وعلیکم السلام یاسسیم
آپ ٹھیک ہے آج ہم بات کریں گے صحت کے بارے میں آ جو صحت ہے نا ایک اچھی چیز ہے زندگی میں صحت رکھنا ضروری ہے
نہیں جی دیکھو بھائی جان پہلے کی میں آ پکو جیسے بھی بتانا چاہتا ہوں جو صحت ہوتی ہے انسانی دیکھو ٹائم کے ساتھ اگر ہم صحت کا مطلب کی صحت کو بنائے اور صحت کا اپیوگ کریں تو یہ ہے ہماری ہماری زندگی ہے اچھا ہی رہے گا بھائی جان
میں بھی آپ کو بولتا ہوں نا جب ہم جب تم اچھا جب تم اچھا کھانا کھاؤ گے پراپر ڈائٹ لو گے بیلنس ڈائٹ برابر رکھو گے تو صحت مینٹین ہوگی نا تم جب تم ڈرگس کو اوائڈ کرو گے ہاں ہاں ہاں
بالکل صحیح فرمایا دیکھو میرا سنیے بھائی جان کہ آپ کے ممی پاپا آپ کے خیریت سے ہیں بھای جان
ہاں ہاں وہ خیر ہے یہ بات نہیں کرنی ہے اس میں اس میں دوسری بات کرنی ہے جو میں بول رہا تھا نا آپ کو آپ کو اسموکنگ نہیں کرنی ہے اسموکنگ سے بچنا ہے آپ کو تبھی تم صحت مینٹین رکھتے ہیں
دیکھو جو جو بندے اسموکنگ کرتے ہیں نا ایکچولی ایکچلی ایک منٹ بھائی جان جیسے دو جو بچے اسموکنگ میں لگ جاتے ہیں اسٹارٹنگ سے تو بھائی جان وہ مطلب ان کی لائف بھی اگر دیکھو کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی لائف بھی تھوڑا مطلب کہ کم ہو جاتی ہے ان کی ایج مطلب کم ایج میں ہی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے ک اس لیے کہ بھائی جان جو کینسر ہو جاتا ہے انہیں جو اسموکنگ یہ بہت بری چیز ہے بھائی جان دیکھو میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھو جتنا اس سے بچ بچے جانا چاہیے نا بھائی جان تو اتنا ہمیں بچنا چاہیے دیکھو بھائی جان اگر دیکھو آپ یوز کرتے ہو اسموکنگ فور ایزامپل تو نہیں فور ایگزامپل آپ یوز کرتے ہو اسموکنگ تو تو مطلب آپ کو کیسا لگتا ہے
وسیم بھائی دیکھو جو فورن فارن جو فورن کے لوگ ہیں نا وہ مطلب پراپر بیلنس ڈائٹ رکھتے ہیں اچھا اچھا غذا کھاتے ہیں وہ میٹ کھاتے ہیں پواک میٹ کھاتے ہیں ان کو صحت ہاں یہی بہت ہے جو صحت صحت اچھی چیز ہے ہاں تم اچھا کھانا کھا دو جیسے پنجاب میں ملتا ہے اچھا اچھا کھانا ہمیں
جی جی بالکل بالکل پراٹھا ملتا ہے پنیر جی پنیر جی جی بالکل دیکھو صحت جو ہوتی ہے نا دیکھو اگر دیکھو انسان کی اگر صحت اچ چ رہے ہیں نا تو وہ انشاء اللہ وہ خود بھی اپنے آپ مینٹینس بنا کے رکھے اس کی مینٹلی ہیلتھ اور اس کی فیزیکل ہیلتھ دھو اچھی ٹھیک رہے گی نا
ہاں جی اب ہم اب ہم کریں گے بہت اب ہم کریں گے بہت تعلیم کے بارے میں ایجوکیشن کے بارے میں جو ایک جو تعلیم پہلے میں بولوں گا نہیں نہیں نہیں نہیں بھائی یہ پہلی میں بولوں گا جیسے تو جیسے تو پھیجانے کتنی کتنی بڑے بڑے مطلب بک بری سب بھی ہو دیکھو ج تم اپنے باپ کو دھوکا دیتے ہو یہاں جاں یہاں پہ آتے ہوئے گھر والوں کو جھوٹ بولتے ہو میں کلیئر ہے سارا لیکن کلیئر مت ہی کچھ کلیئر مت کچھ ایجوکشن از سکس کیا
یس پ ایسی بات نہیں ہوتی بھائی ریزیکٹ ہو جائے گا میری بات سنو میری بات سنو ایک میں دیکھو جو آپ بول رہے ہو نا کہ آپ برباد کر رہے ہو یہ کر رہے ہو وہ کر رہ ہو تو کچھ لوگوں کو نصیب بھی چلتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اپنی کیا کیا کرتے ہیں بھائی جان محنت کرتے ہیں کتنا سو پرسینٹ دیتے آ ٹھیک ہے نا نہیں میں نہیں جانتا آر اس کون ہے یہ کون ہےٹھ بھائی جان اب میں م ایک منٹ بات سنیے آپ بات سنی ہے میری دیکھو دیکھو کیا ہوتا ہے نا کہ بھائی جان دیکھو اگر آپ بول رہے ہو جیسے کہ آپ برباد کر رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی جان تو میں یا جو بھی فیضان جو بھی آپ نام لے رہے ہو مجھے نہیں پتا کوون ہے وہ
ہاں
ہم جو ہے نا پورا اپنا آپ س پرسینٹ دیتے ہیں جو بھی لوگ ہیں سو پرسینٹ دیتے ہیں پھر وہ اوپر والے کے اوپر رہتا تھا یا ہمارے جو ٹیچر لوگ ہیں وہ کر دیتےے بھائی جان دیکھو میری بات سناو میرے بھائی جان
بات میں یاری یار میری بات کیوں نہیں سنتے ہو جو تعلیم ہے نا جو ایجوکشن انسان ے بہت ضروری ہے اس سے تو عزت کماتا ہے اسے تو پس کماتا ہے اس سے تو عزت کماتا ہے تعلیم سے
جی بالکل دیکھو تعلیم جو ہے نا انسان کے لیے بہت ہی مطلب کہ ایسی ایسی چیز ہے نا انسان کے لیے تعلیم جو کہ اس سے اس کی عزت بنتی ہے وہ دوسروں کو اپ جو ہے ایجوکیشن اسپین دیکھو ج دیکو بھائی جان آپ جو ہے نا تیز آواز میں بات کر رہے ہو اس لیے ہماری کال جو ہے نا کٹ رہی ہے وہ
ب بائی کوئی بات سناو اب میں آپ کو تعلیم کے بارے میں ایک شعر بولنا چاہتا ہوں
جی بولی بولیے جی بولیے بالکل آپ بتائیے جی جی بولیے آپ بتائیے جی جی جی جی جی بالکل بالکل بالکل جی بالکل بالکل بولیے بولیے
کرے اسے عزت ملے جو تعلیم کرے اس سے
جی بالکل بالکل
اس سے کیا ملے عامہ اقبال بولتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جنمب عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی کیا بولتا ہے
جی جی ج زندگی بنتی ہے جنم جنت بھی جہنم بھی
ر میں ننوری ہے نناری ہے ستاروں سے آگے جہاں ابھی ہے ابھی عشق کے امتحان بھی ہے تعلیم و دولت ہے جو بھنے سے بڑھتی ہے جالت کے اندھیر میں ر دیتی ہے قلم کی طاقت وار سے بکر ہوتی ہے علم کی روشنی ہر اندھیرا دور کرتی ہے ہاں پڑھو سیکھو اور آگے بڑھو علم صی ہے ہاں جی بھائی بولو
جی بھائی جان میں بات کرنا چاہوں گا کہ وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے دیکھ بھائی جان جو وقت ہوتا ہے نا بہت چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس لیے ہمارے لیے غریب ہو امیر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو ٹھیک ہے نا تو جو یوز کرتا ہے نا اس کو اچھی جگہ وقت تو وہ مطلب کہ آگے جا کے اپنے ڈریمس اپنے جو گولس وہ پورے کرواتا ہے جو جو بھائی جان جو اس کا ڈسپیوگ کرتا ہے نا بھائی جان تو وہ مطلب کہ آگے جا کے کچھ نہیں کرتا اور وہ پچتا آتا ہے کہ کاش میں اس ٹائم ب یہ کر لیتا کااش میں وہ کر لیتا تو میں آج کی زور میں میں کامیاب ہوتا تو بھائی جان دیکھو جو وقت ہے نا دیکھو بھائی جان جو وقت ہے نا تو وہ کسی کے لیے نہیں رک تو بھائی جان یہ اپنی زندگی میں اہم چیز ہے بھائی جان ٹھیک ہے نا جی بولیے
کرنی ہے سے ریجیکٹ ہو جائے گی دیکھو میں آ کوب آپ کو وقت کے بارے میں ایک شہر ب ہوں ٹھیک ہے نہیں ہے نا امید اقبال ا اپنی قشت ویراؤں سے ذرا دم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز جیسااک
جی جی جی
ت سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں ہوتا وقت ہر انسان کو بہت کچھ سکھا سھ سکھا دیتا ہے وقت کی قدرت وقت کی قدر کرو یہ کامیابی کی راہ ہے جو وقت
جی بالکل وہ ب وہ بہت کچھ ک دے دیکھو جیسے کہ میں بتا بتانا چاہوں گا آپ کو بھائی جان دیکھو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دیکھو ہمیں ان انشاء اللہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے فدر سے اسٹارٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور ہمیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے کس لیے گھر والوں کو کیا یہ ہی ایسے ہی پھر کیا کرنا چاہیےا جو بھی اپنا جو بھی ہے نا اپنا ورک دیکھنا چاہیے ٹائم کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں یہ کرنا وہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے نا دیکھو جو وقت ہوتا ہے ن کسی کے لیے نہیں رکتا بھائی جان یہ وقت جو ہے نا ایک ایسی چیز ہے نا آپ نے زندگی میں اتنی اہم چیز ہے نا بھائی جان تو بہت جی جی بولیے بھجن بولیے جی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ایک م ایک منٹ مھی بس سون ہے میرے بائی جان
سے نہیں خاندان وفا سے جا جڑا ہوتا ہے رشتوں سے نہیں ماں باپ کی دعائیں بھی عجیب اثر ہوتا ہے انیں انہیں کی خوشی میں زندگی کا سفر ہوتا ہے خاندان وہ سیا ہے جو ہر دکھ میں ت بھی بات کر رہا وہاں سے دکھ میں ساتھ رہتا ہے محبت اور دعا سے ہر دل کو جوڑتا ہے وسیم بات کر وہاں سے ہاں ہاں یہ تو شیر اچھا علامہ اقبال کا ہاں دیکھو رشتوں کی قدر کرو یہی زندگی ایک کا احسا خاندان کی محبت سے ہی اور ہاںاں
ٹم پورا ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دو منٹ دو منٹ میری بات ایک منٹ دیکھو جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ہم چھوٹے بچوں کو کیا کرتے فون پکڑا دیتے ہیں بچپنے میں کہ وہ کھانا بھی نہیں کھا پاتا ٹھیک ہے نا یہ سب سے بڑیلم یہ سب
پرابلم کرتے ہیں نا تم لوگ میں تمہیں بولتا ہوں دیکھو میں آپ کو بولوں گا دیکھو بھائی بھائی بھائی میری پاس بھائی دیکھو بھائی میں آپ کو اب موبائل فون کے بارے میں آپ کو شعر بولنا چاہتا ہوں دیکھو کیونکہ اس نے تباہ کر کے رکھا ہے سب کو موبائل نے دنیا کو فریب تو کر دیا مگر کہیں دلم کے فیصلوں بھی بڑھا دیا موبائل کا استعمال اگر ہوا اعتدال سے زندگی سنر جائے علم اور کمال سے ہر وقت موبائل میں دینا اچھی بات نہیں اپنوں کو وقت د بھی د ک چھوٹی بات نہیں ہاں جی بائی
جی بولیے جی جی آپ نے بالکل یہ س شیر جو کہا یہ بالکل ٹھیک کہا جو وقت ہوتا ہے نا بھائی جان یہ
اس نے دیا تھا پرسوے ہاں ہاں
کوئی نہیں کوئی نہیں بھائی جان دیکو جو وقت ہوتا ہے نا بھائی جان یہ اگر آ اچھا چیز ہے جو مطلب اس کو یوز کرتے ہے نا اپنے جو اس میں اچھی طریقے سے تو اس کو یہ بہت آگے لے جاتا ہے بھ ج جو مطلب اس کو یوز نہیں کر پاتا ہے نا اچھی طریقے سے تو وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے بھہ جیسے کہ آپ نے آپ نے بھی بہت سارے بندے دیکے ہوں گے آپ اپنے آس پڑوس میں جو بھی مطلب دیکھے ہوں گے آپ نے بھی میں نہیں بولتا کہ آپ
دیکھو دیکھو بھائی بھائی اب تیس سیکنڈ رہی تیس سیکنڈ کے لیے میں آپ کو یوز کے بارے میں شار بوتل تیزی کل کے بارے میں ٹھیک ہے عم وہی ہے جو عمل میں اجائے ورنہ کتاب میں ہی رہ جائے وقت کے استعمال پر وقت کا بہتر استعمال کامیابی کی پہچان ہے ہر گزرتا لمحہ زندگی کا کام یہ قیمتی سامان ہے چلو بھائی آپ سے بات کر مجھے اچھا لگا ملتے ہیں کسی اور وقت تیس سیکنڈ تک برابر ویٹ کرو ا ابھی آپ کو لاسٹ میں یہ بولتا ہوں اپنی زندگی تیس ت ک بات کرو اپنی زندگی سکھا سدھارو یہ بند کرو مٹھی وٹھی ٹھیک ہے
خودداپچ بائی دانن خودد آپ
خدا حافظ